السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک اچھا اچھ
اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہاک صحب ٹھیک ہے
اور
بس دعا
کل میں روبی سے بات کر رہی تھی
اچھا
وہ بول رہی ہے جاجی کو بول رہی ہے یہ سوٹ سلواؤ میں نے بولا کیا کسی کہ شہاد ہی ہے کاابڑے سیل ت ہو بوریر م سے ہاں آپ کے بات کی شادی ہے نا ہم اس کے لیے قابلے لا رہے ہیں
میں نے بولا ٹھیک ہے
اس کو اس کو آپ جالال ہو رہے ہوگی نا
ہاں
وہ بولتی ہوگی ابھی میرے سے زیادہ بات نہیں کرتے انہوں نے خود کو اب اس کو پتا ہے میں بھی چلاتا ہوں
ہاں میں نے جو اس کو ک آپ کا بھی بولا
اچھا
بولا میں اس میں وہاں سے بولا مجھے کہاں ہے اس کے ساتھ بات کرنا اوکے سر یہاں سے ہم اس کو اس ساری کال تو اٹھاتے ہیں نا اسی کو
ناں
وہ ل تھی و سے او ٹی پی شام تک کر تھی ختم
ہوں
اب مت وہ ہوتا ہے اس کو
نہیں
وہ پریشان ھم ہم ہم
ہاں س اچھا
آپ کو کتنے ٹانس کیے ابھی اچھی
میں نے فون آپ کو ایک آپ کو کیا ایک آپ کو کیا
ہاں
دوسرا بسما کو کیا
ٹھیک
اور پھر سے ایک اور کیا نا آپ کو صبح میں نے آپ کو ادھر اس سے ایک کیا تھا نا
ہاں ہاں
ھم اور بسما کو ادھر اس سے ایک آپ کو ادھر اس سے ایک وہاں سے کیا آپ نے آپ نے کتنی بار کیا دو بار ہی
شاید
بسم نے ایک بار
اچھا دیدی سے نہیں ہوئی بات
نہیں اس کو میں نے فون کیا تھا اس نے بولا ابھی نہیں میں ایزل فون لیتی ہیں
ہ اس نے آج میرے سے بھی مجھے آج تو میل سے بھی بات ل کہ آج
ہاں اس کو لیتے نا ایزل فون ہی
ایک بار کیا صبح وقت
اچھا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو
ہے نا اب بھی میں فری ہوں اتنا اسی زیادہ اس سے زیادہ بات کر پیونگا
ہاں ہاں ہاں
اور چائے
بس ہاں آپپی
وہ چھٹتی
بعد میرا اٹھانا پھر میں آپ کا اٹھاؤں گی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
جلدی جلدی کریں گے شام تک دس ٹاسکس ختم آپ بھی کرنا میں بھی کرتا جی ہاں
پھر جب ذکر جن پہنچے گی گھر پھر میں اس کو بھی کروں گی یا وہی کرے گی مجھے تو پہس جوؤ جول
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بس دعا
یہ جو ڈاکاکٹر ہے نا وہاں پہ ہاں بہت یہ جو وہاں پہ ڈاکٹر ڈٹر ہے نا میری ماما بھی اس کے پاس گئی لیکن آپ کو پتا یہ کتنی تیز دوائی دیتا ہے وہ اسٹمک کو ختم کرتا ہے
ادھر یہ ہے نا یہ ڈ ادھر ہے نا ادھر اتنے سارے لوگ ہیں اتنے سارے لوگ بول
ادھر ہو جائے گی فرق ہوتی ہے پین وین میں فرق مگر وہ نہیں دیتے صیح
دراصل میں ایک بات بولوں گا نا آپ کو اس کو ہے نا میری بیوی کو اس کو دوبا عرت ہے کیا ہے
آ کو پتاہ ہے میں آپ کو ایک بات بولوں گی یہ جو دوائی دیتے نا اس کو ہو جائے گا ریلیکس فیلڈ پین میں
مگر یہ صحیح دان میرری ماما کو پھر اتنے پیسے لگئے مدے کو پوچھو مت اور پت آپ کی جو وائف نا اس کو ابھی کھانی نہیں تھی یہ دوائی فلحال اللہ تعالی کچھ اس کو اپ اس کو سپرے و تے لانا تھا نا اس کو نہیں پھر اللہ تعالی مت دے گا اس سے پیچھے انسان ہوتا ہے اس سے اندر کے ہارمونس ختم
یہ ماننے والے وہ یہ ماننے والے سے پتا ہے اس کو کسی نے کان بھرے ہے بولا ہے ڈاکٹر کے کے پاس جاؤ اس کو وہ دماغ صلاح نہیں دیتے ہیں آپ نے ایک بچہ کھویا اس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے پریگنسی میں پرابلم آتی ہے مگر یہ سمجھ اب کیا کر سکتا ہوں
اگر انمیرڈ بھی ہوگی نا مطلب لڑکی اس کو بھی افیکٹ پڑتا ہے ہڑیوں کی دوا سے یوٹرس کو یہ تو م ریڈ ہے مجھے خود میں گئی نا خود منظور حلوائ پاس اس نے مجھے بولا آپ کو ڈسک ہے آپ کرو ریسٹ اس کو میں نے ادھر سے ہی بولا میں نے بولا میں میر ہوں میری ایک بیٹی بھی ہے اس نے پھر ادھر سے بڑا ڈاکٹر تو بڑا ہی ہوتا ہے اس نے مجھے ادھر ہی سے بولا بیٹا صرف یہ تین انجیکشن کا کربا کی پین کلر کچھ بھی مت کھاؤ کیونکہ آپ مریڈ ہو یوٹرس پہ اثر پڑے گا ورنمبر مجھے پلان ہے کہ دوسرے بچے کا ابھی فار ایگزامپل مگر اس کو سوچنا تھا نا کہ میں کیسے اتنی تیز دوائی کاؤں گی
اب دیکھوں گا یہ کون سا یہ یہ طاقتی دوائی خالی لائے گا اور کچھ نہیں لائے گا اور کیا لائے گا
کہ اور اس کو بولنا ڈاکٹر کو بولنا ہم ایسے یہ پہلے ہی بولانا بولا ہمیں ایسے پروابلم ہوئی پہلے یہ پھر اسی حساب سے سے دوائی دیتے ہیں آپ آپ کو میں لکھ کے دیتی ہوں ابھی ایک پانچ چھ ہو جائے گی نا دھو یہ آپ کو بولےی چلو میں آ دیک کے ڈاکٹر ٹر کے پاس مجھے پتا ہے نا میری ماما کو کیا ہو گیا
یہ بول اس کو ہے نا اس کو اس کو دراصل پرابلم آج سب لوگوں کو ڈس سک ہے آچ ڈی سی کے بغیر کوئی نہیں ہے یہ مگر ماننے والے میں سے نہیں یہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی یہ کسی بھی حال میں ڈاکٹر کے پاس جائے گی اب میں اس کو بولوں گا ڈاکٹر کو ایسی پرابلم ہو
نہیں اس کو میں ویسے میں بولنی چاہیے نہیں ہے یہ بات کی ت میرے بھائی ہو بڑے بھائی ہو لیکن ن میں ایز یوزل آپ سے یہ پوچھتی ہوں اس کو بولنا ہمیں ریسینٹلی پانچ چھ مہینے پہلے یہ وہ اسی حساب سے دوائی دے گا ورنہ ٹھوسے گی ٹوسے گی دوا اس کو تو بہت بڑی پروابلم آگے ہو جائے گی
ہاں وہ بات بھی صحیح ہے
ہاں اس سے بہتر تھا اس کو سپرے اپے کچھ کرنا گھر پہ ہی آج کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک مجھے خود کمر میں درد میں بھی سپرے ہی کرتی ہوں اب کتنی دوائی انسان کھائے گا
یہ اس میں اس کو دوائی کا
یہاں سے کام نہیں ہے مجھ جی ہسبینڈ بولتے ہیں ہفتے میں دو بار کام ہوتا ہے پھر باقی دن میں بیٹھے ہوتے ہیں اب مت میں اس کو پھاس سے چڑھاؤں گی نہیں مجھے لے جاؤ نہیں مجھے لاؤ مجھے وہ کرو یہ کرو اب میں بھی تھوڑا بہت برداشت کرتی ہوں میں بولتی ہوں کوئی بات نہیں خود انسان ٹھیک ہو جائے گا
ہم کیا کریں گے سمجھنے والی میں نے
ہوں ہ چلو اللہ تعالی اس کو بھی شفا دے اور جلدی سے اب کوتھ بی ت ا اس س نوازئین
اور
بس شکر اللہف
روبی پاگل ہو گئی ہوگی اس ٹائم وہ آپ کی مصری بہن وہ کیسی ہے وہ ایک فون نہیں اٹھاتی ہے
کون
شزا
وہ نہیں اٹھاتی ہے
کوئی فون بھی نہیں صرف ادھر سے ہی کر ہاں ادھر سے ہونے چاہیے پرسوں میں اس مجھے بولا مجھے کرو فون میں نے ب ٹھیک ہے بوے رکو رکو رک ابھی میں گارڈن میں رک رکو رکو ابھی میں سونے گئی رکو رکو ابھی میں میرے پس فون ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک پھر کیسے میسج کرتی ہے فون نہیں
دیدی کو بھی بولا ہے نا میں گارڈن میں ہوں ابھی
ہاں
ہوں اس پ ک نے ٹاسکس اویل
ابھی ایک دو ہو گئے بس
اچھا ٹھیک ہے
اور باقی سب ٹھیک بس دعا بس شکر اللہ کال
تنگ آئےے بارش سے آپ گاڑی میں گئے کہ اسکوٹی پہ
ہاں
آپ گاڑی میں گئے کہ اسکوٹی پہ وہاں
سکوٹی پہ گیا
اچھا ٹھیک
اب کتنا دور ہی جانا تھا
ہاں ہاں ہاں اچھا نہ
ہاں
اور بتا
بس شکر اللہ کاال
اللہ خیر کرے سب کو
شیر میں ج
انشاء اللہ پاپا دکان پ ہے کہ آئے گھر
نہیں وہگ
اوپر سے زنا اتنا رو رہی ہے کہ کیا میں بولوں آپ کو
ہوں
وہ مسمارے کر رہی تھی
اچھا
بھائی کو نمبر پلیٹ ہی نہیں تھا
اچھا ٹھیک
ہوں چھ ہزار میں کون سی بائک ہوگی
کوئی نہیں
ہوں
اب آائی اس کو بھی ساڑ جس سے وہ لی تھی
ہاں
ہے نا ابھی ٹائم ہے نائن ففٹی فور
ہاں ہاں ہاں
ہوں
اور بیٹی ٹھیک ہے
ہاں شکر ہے اللہ کا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
اور بتا
بت شکر اللہ
میما نے آج ڈریس پہنا تھا
اچھا اچھا وہ چھوٹی ہے نا ابھی
بہت وہ آگے سے کٹ کر کے ہے وہی پہنا تھا جو نا چھوٹی لڑکیاں پہنتی ہے ابولا مان کو میرے ساتھ آ جا کل ڈاکٹر کے پاس لیکن پہلے کاڈے اچھے پہننا
اچھا ٹھیک ہے چلو اپنا خیال رکھنا
ہاں ٹھیک ہے اپنا
آپ آپ ادھر سے کرو گی کال اوکے خدا حافظ
لو پائے